السلام علیکم السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام باچان ٹھیک ہو
جی جی اور آپ بتائیں آپ آپ امی جان اپو جان بھائی جان سب کہہریت
ہاں ہاں
آپ کے گھر پہ سب کہہ رہیےت
ہاں ہاں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
جی اللہ کا شکر ہے سب کہہرییےت تھا اور ب
اور بس ہاں آپ نے کھانا وانا کھایا
جی جناب کہالیا اور بتائیں موسم کیسا ہے آپ کے یہاں پہ
موسم بہت ہی خراب چل رہا ہے ان دنوں
جی جناب
بارش چار دنوں سے لگاتار ہو رہی ہے پانچ دنوں سے موسم بہت خراب ہے چار پانچ دنوں سے
انشاء اللہ موسم ہمارے یہاں تو جناب موسم کے مزاج میں گرمی زیادہ ہو رہی ہے بارش ہوئی کافی دن سے مساللہ اتنی گرمی ہو رہے گی کہ آج کا ٹیمپریچر کچھ چوالیس ڈگری بتا رہا ہے ماشاء اللہ گھر سے نکلنے میں کافی ساری سمس ھ ہوتی ہے گرمی زیادہ تیز ہونے کے کن
ٹھیک ٹھیک یہاں پر تو چار پانچ دنوں سے بارش پڑ رہی ہے بہت زیادہ
جی جناب ایسا یہ ہے کیونکہ آئے دن یہ گرمی کا کارن ہم لوگ یہ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جو چند پسوں کے لیے پیڑ پودوں کو کاٹ رہے ماشاء اللہ ان شاء اللہ ایسے لوگ ان شاء اللہ ایسے لوگوں کو یہ نہیں بتایا ہے کہ ہمارے جیون میں پیڑ پودوں کی اہمیت کتنی اگر پیڑ پودے نہیں ہوں گے تو پیڑ پودے نہیں ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوا کہ آئے دن پیڑ پودے زیادہ بارش سے آتے ہیں اگر پیڑ پودے کم ہوں گے تو تو بارش ماسء اللہ کم ہوگی گرمی زیادہ ہوگی ان شاء اللہ اگر زیادہ پیڑ ہوں گے تو بارش زیادہ ہوگا
ہاں ہاں ہاں
جی جناب اور بتائیں جناب
اور بس بڑھیا سب سے زیادہ تو پیڑ پودے لگانے چاہیے
جی جناب
ہاں ہاں ہاں اور اپنے آس پاس کو صاف رکھنا چاہیے اور یہ گدگی بدگی نہیں پھیلانی چاہیے
جی جناب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہو میں آپ کی بات سے کہا دیکھو انشاء اللہ ایسا ہے کیا مانو جیون میں پیڑ پودوں کی بہت ہی ابت پیڑ پودے انشاء اللہ چیز ہے جو مانو سے کچھ لی انسان سے کچھ لیتے نہیں بلکہ انسان کو بہت ساری چی چیزیں ساری چیزیں دیتے ہیں دیکو آپ نے دیکھا ہوگا
اور سب سے زیادہ تو یہ فریش ہوا دیتے ہیں
جی جناب ان شاء اللہ آپ نے دیکھا ہوا کہ پیڑ پودے ہمیں چایا بھی دیتے ہیں ھل بھی دیتے پھول بھی دیتے ہیں آکسیجن بھی دیتے ماشا اللہ اور کئی پیڑ پودے جڑی بوٹیوں سے انشاء اللہ دوائیں بھی بنتی ہیں جو ماشاء اللہ ہم کافی ساری بیماریوں میں کام آتے ہے تو انشاء اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے فائدہ ہے تو ماشاء اللہ ہمیں ایسی چیز بلکہ زیادہ لگانی چاہیے بلکہ ان شاء اللہ ہمیں ایک کاٹنی چیے پر انسان اتنا خود گرج ہو گیا انسان پیسے کی
کہ وہ پیڑ کاٹنے لگ گیا ہے
پاگل انسان پیسوں کے پچھیے پاگل ہو گا
ہاں ہاں پیسوں کے لیے پیڑ کٹ رہا ہے
اتنا ہی انسان اتنا خود غرض ہو گیا ہے اسے یہ نہیں پتا اگر اس کا در پڑ پودے کاٹے جیں گے تو پجو آنے والی جنریشن ہے وہ تو خطرے میں چلےا ماشاء اللہ اگر ایسا ہی چلاتا رہا تو آگے دیکھو انشاء اللہ ایسا ہے کہ جنا آج کےمو سم میں اگر پیڑ پودے زیادہ ہوتے تو ماشا اللہ مانسون میں بھی بدلاؤ آتا مانسون میں بدلاؤ آاتا تو بارش ہوتی بارش ہوتی تو موسم کا مزاج بھی ٹھنڈا رہتا سہانا ماشاء اللہ انشاء اللہ گھومنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے جیسا وہ آج کے سمے میں اتنی گرمی پڑی بارش کا دیکھو موسم بارش کا ہے اور گرمی زیادہ تیز ہے تو انشاء اللہ یہ کمی ہی پیڑ پودوں کی آج کے سمے میں اگر پیڑ پودے زیادہ ہوتے ہیں تو بارش بھی ہوتی دیکھو اگر پیڑ پودے اس قدر کاٹے جا رہے ہیں ایسے ہی کاٹے جائیں گے تو انشاء اللہ پانی کی بھی کمی آ جائے گی اگرآپ نے دیکھا ہوا آج سے بیس سال پہے زیادہ پیڑ پودے ہوا کرتے تھے تو پانی دھرتی میں بیس پٹ نیچے تھا آئے دن جب سے پیڑ پودے کمے ہیں تب سے پانی دھرتی میں دو سو بیس فٹ نیچے چلا گیا ہے اگر جو آ گے آنے والی جنریشن اس کے لیے تو پانی پراپتی نہیں ہو پائے گا وہ تو خطرے میں اچر گی تمہاصل ہمیں لوگ باگوں کو یہی سمجھا دینی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے دیھکو ہر کام کی پہل خود سے شروع کرنی پڑتی ان سے چلہ اگر ہم خود پیڑ پودے لگاتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کو یہ سمجھا دے سکتے کہ اگر ہم خود پیڑ پودے کاٹ رہے ہیں تو ماشاء اللہ ہم دوسروں کو نہیں سمجھا سکتے تو اس لیے ہمیں خود پیڑ پودے لگانے چاہیے اور اپنے امی جان ابو جان بھائی جان بیگم صاحبہ بچے اتیادی کو بھی یہی سمجھا دینی چاہیے گ وہ زیادہ پھر ہاں اگر اور ہمیں اپنا آس پاس کا ماحولت ہے اسے سوچھ رکھنا ہمیں کوڑا کرکٹ کہیں نہیں پھینکنا چاہیے کوڑا کرکٹ ہمیں ڈسٹ بین میں ڈالنا چاہیے جناب
نہ ندی ڈالانا چاہنا کہیں مطلب کسی جگہ ڈالا چاہے جہاں مطلب جہاں کی وجہ سے سارے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے یا ادھر نہیں ڈالنا چاہے جہاں سے کوئی چلتا ہے سڑک پر نہیں ڈالنا چاہے
جی ہ انشاء اللہ آپ صحیح فرما رہے ہو میں آپ بات سے سہمت ہ دیکھو آج سے بیس سال پہلے ہمارے جو بزرگ ہوا کرتے تو وہاں سے سو ندی نالی ندی نالی اور تالاب کنویی سے پانی پراپت کیا کرتے تھے انہیں سے پانی لاتے تھے اسی کو پیتے تھے ماشاء اللہ اور آج کے سمے میں آپ نے دیکھا ہوگا ندی نالا کنویں تالاب اتیادی میں اتنا پانی گندا ہو رکھا ہے کہ لوگ کو آگ اتنا خود کر جو گیا کہ اسی پانی میں کوڑا کررکٹ پال تمسا الا مری ہوئے جیو بھی پھین دیتے تھ اس پانی سے اتنی بدو آتی ہے کہ م ہم اسے پی تو سکتے نہیں بلکہ ہمیں دیکھنے میں یہ حضرت ہوتی ہے تو ماشاء اللہ ہمیں پانی میں کوڑا کرکٹ نہیں ڈالنا چاہیے آئے دن آپ نے یہ جگہ اور کئی شہروں میں پانی کی اتنی قلتیں ہو رکی ہیں کہ لوگ باگ اتنے پریشان ہیں کہ پینے کو پانی نہیں م رہا اور آپ ڈاموں میں چلے جاؤ تو ماشاء اللہ لوگوں کو پانی کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی ایک وال پانی کی ضرورت ہوتی ہے پھر بھی دس بال کی پانی پھیلا دیتے تو ماشاء اللہ میں پانی بھی بچ
بھی آدھے لوگ آدھے لوگ اتنے جائل ہوتے ہیں وہ ایک بالٹی ضرورت ہوتی ہے وہ مطلب کیا چار بالٹی ضایا کرتے تھے
جی ج د انشاء اللہ ہمیں ایک والٹی پانی کی ضرورت ہے تو ہمیں ایک بٹی پانی ہی دینا چاہیے بلکہ کچھ انسان اتنا جو ہے اسے ایک بالٹی پانی کی ضرورت ہے وہ دس بالٹی پانی جایا کر رہا ہے تو ماشاء اللہ اگر اس کا کدر ہم پانی جایا کریں گے تو آئگے آنے والے یہ جو آنے آنے والے فیوچر ہے انشء اللہ جو جنریشن ہے ماشا اللہ وہ خترے میں چلے اس کے لیے تو پانی ب جھا نہیں وہ خود یہی ہم سے بولیں گے کہ ہمارے امی جان ابو جان بھائی جان ہمارے لیے تو کچھ چھڑ کے نہیں گئے نہ تو دیکو پیڑ پودے نہیں ہوئے تو نہ انہیں آکسیجن لینے میں دقت تو آج کے سمے بھی سمے میں بھی کئی جگہ تو آکسیجن لینے میں دقت آ یہ گوٹان سے می سوچے ماشا اللہ دےو آپ یہ بتائیں ج نا واو پردوشن کے بارے میں آپ کو کچھ جانکاری ہو تو ماشاء اللہ آپ مجھے کچھ جانکاری دیں
کیا کیا کیا
وایو پردوشن کس کارن ہو رہا ہے
ہاں ہاں
جی جناب بتائیں
کس بارے میں
وایو پردوشن کس کارن ہو رہا ہے جناب وایو پردوشن کس کارن ہو رہا ہے جناب
اس کو آواز ہی نہیں آ رہی ہے ہلو
جی جناب وایو پردوشن کس کارن ہو رہا ہے سن پا رہے ہو
نہ نہ نہ
نہیں سن پا رہے ہو
نہ نہ
جی جناب انشاء اللہ تو یہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں وایو آ نے دیکھا ہوا کہ کئی بڑے شہروں میں سٹیوں میں چلے جاؤ ماشاء اللہ تو وہاں ٹریفک جیادا ہوتا ہے جہاں ٹریفک زیادہ ہوتا ہے وہاں پالوشن بھی زیادہ ہوتا
ہاں سب سے زیادہ سنو سو سنو سنو پہے میری بات بھائی سب سے زیادہ پولوشن جہاں مطلب جہاں سب سے زیادہ ٹریفک ہوتا ہے اور سب سے زیادہ مطلب فیکٹری وغیرہ کچھ ہوتا ہے ان کا مطلب دعا ووا سب مطلب پولوشن میں جاتا ہے پھر اس سے مطلب ہوا مطلب افظن خراب ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ
جی جناب دیکھو ماشاء اللہ تو اس سے بھی ہمارا وایو پردوشن ہو رہا ہے آپ نے کب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آج دن کچھ فیکٹریاں ہیں کچھ کارخانے ہیں جیسے چمڑے کی فیکٹری میں لہ ٹائر بنان والی فیکٹری ایسی فیکٹریوں سے کچھ دسیلی گسسلا ادوان کا ماشاء اللہ وہ ہمارے وایو کو پردوشت کرتا ہے اور ہم اس آکسیجن کو گرہر کرتے ہیں تو ہمیں کافی ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے ٹی وی سانس اتیاد تو میں میرا تو یہی ماننا ہے ہمیں حکومت سے یہی گزارش کرنی چاہیے کہ جو فیکٹریاں انسان کو نقصانات پہنچاتے ہیں ماشاء اللہ ایسی فیکٹریوں کو کہیں شہروں سے دور جہاں کوئی گام نہ ہو نہیں چا ایسی جگہ پہ لگایا جائے جہاں لوگوں باگوں کی بھیڑ باڑ کم ہو تو جس سے لوگ آؤ کو آکسیجن لینے میں بھی دقت نہیں ہوگی اور وایو دیکھو اگر پھر بھی ہم اس ایریا میں جا جانا بھی پڑے تو ہمیں ماسک کا اپیوگ کرنا چاہیے ماشاء اللہ جس سے ہماری طبیعت سوستھ رہے گی اور
سب سے زیادہ اپنی سیفٹی ضروری ہے
جی جناب دیکھو آج کے سمے میں یہی ہے کہ اگر ہم سوچھتا سوچھ رکھ ہیں اپنے آس پاس کے ماحولت کو تو ماشاء اللہ ہم سوچھ رہیں گے جی جنا اگر ہم کہیں بھی کوڑا کرکٹ پولیتھیین اتیاد پھینک دیں گے تو ماشاء اللہ اس سے ہمیں کافی ساری سسیا ہوتی آج دن آپ نے دیکھا ہوگ جہاں زیادہ کوڑا ہوتا ہے تو وہاں کیڑے اور مچھر اتدی پیدا ہوتے ہیں وہ ہمیں کاٹتے ہیں تو اس کے باوجود ہمیں انشاء اللہ کافی ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم خود اپنے آس پاس کے ماحول کو اچھا رکھیں گے تو اس سے ہمیں ہی لابھ ہوگا انشاء اللہ ہمیں اپنے اڑوسی پڑوسیوں کو سے یہی سمجھ کرنی چاہیے کہ کوڑا کرکٹ کہیں رستے میں یا ندی نال یا کھیت اتیاد میں نہیں پھینکنا چاہیے ہمیں کوڑا کرکٹ ڈسٹ بین میں ہی ڈالنا چاہیے آج کے سمے میں یہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہم بازار جاے ہیں تو ہمیں سامان لاتے ہیں تو ہمیں پولیتھیین میں شامل نہیں لانا چاہیے ماشاء اللہ ہمیں اپنا کوٹن کا بیگ یوز کرنا چاہیے اگر پلی لیے ایک ایسی چیز ہے جو کب غلطی نہیں ماشاء اللہ اگر ہم اسے جلا بھی دیتے تو اس سے بلی گیس چلا دھوا نکلتا ہے جو ہماری بھائی کو پردوشت کر تو ہمیں ایسی چیزوں پر روک لگانے چاہیے جس سے ہمیں ہم سوستھ رہے اور اچھے بھی رہے جی آپ کچھ فرمائیں
ہاں ہاں بولو بولو آپحی بات بول رہے ہو
جی جناب دیکھو تو اگر ہم خود ہر چیز کی پہل خود سے شروع ہوتی ہے اگر ہم خود ایسی چیزیں لووں کو یہ سمجاائے پیڑ پودے زیادہ لگائے پولیتین کا کم استعمال کریں ماشاء اللہ اور انہیں یہ بتائیں کہ کوڑا کرکٹ کہیں نہ ہیں کہ کوڑا کرک کوڑے دان میں ڈالو تو ان شاء اللہ لوگ وقت سمجھ بھی جاتے ہیں تو جس سے ہمارا آس پاس کا ماحول ہے بھی اچھا رہتا ہے اور ہم بھی سوستھ اور مست رہتے ہیں ان شاء اللہ اگر انشاء اللہ مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ تعالی نے چاہا تو ہماری آگے بھی بات ہوتی
ان شاء اللہ ان شاء خدا حافظ حافظ